جم
السلام علیکم وعلیکم السلام
ای مہندر ای مہندر ہ مہندر یہ کسی صاف ہوتے ٹال جار ہوو ہلو ہاں ہ جی اللہ کا شکر ہے آپ خیریت سے
جی رش الام وح گھر پہ سب ٹھیک ہے
جی سب لوگ ٹھیک ہیں فرق ہوئی کچھ آپ کو
فرق ہاں بہت زیادہ
ہوں
ہاں ہاں بہت زیادہ
اچھا
جی
ہ صبح ن وہاں سوڑا تھا آپ نے
کیا ہوا
صبح نماز پہنچ رہا ہیں اس میں پجر کی
چلو ہاں یہ صحی ہے مے گ میں م ت کوڑی مٹ
لیٹ پڑی مطلب غذا ایسی فرق ہوئی کہ نماز کویں بھلا دیا
نہیں بلا نہیں دیا مطلب میں لیٹھی اٹھی مجھے لگتا ہے چھ بجے کچھ
چھ بجے تو ٹائم بھی ختم ہو جاتا ہے نا وہاں میں
ہ وہی ملی روٹیھی مجھے نیند پڑی تھی آج
ہ وہی میں نے کہا ن اتنا فرق ہوا کہ آپ نے اللہ ہی کو بلا دیا نماز ہی نہیں پڑھا ا اپ نے لیٹ ہو گئی
بلا نہیں دیا مجھے لیٹ ہو گیا
ہوں
پھر ابھی میں نے پڑھا
ہوں قضا کی نیت کر کے پڑھی ہوگی
قضا کی نیت کر کے پڑھی نا
نہ
یار جب ٹائم ختم ہوگا پھر قضا کی ہی نماز ہوگی نا وہ تو ٹائم پہ نماز ہوتی ہے جب نماز کے ٹائم ختم ہو جاتا ہے پھر تو قضا کی نیت کرنی پڑتی ہے نا
اچھا
ہوں
پ مجھے پتا نہیں تھ
دانش نہیں بتاتے کیا یہ سب
وہ تو بہت بتاتا ہے اس سےید یہ والے تعلق ہیں ان سے مولانا سے جان پہچان ہے ان کو جانتے ہیں ان کو جانتے ہیں اپنی بیوی کو کچھ نہیں بتاتا جو جانتا ہے وہ ان کو فالو کرتا ہے جو جس کو فالو کرتا ہے اس کے بارے میں تو بتاتا ہے
اس کو یہ نہیں پتا وہ کون سے ہو رہا ہے ابھی
اچھا
ہوں
ہوں ہ اس میں بھی نماز نہیں پڑی
تو
اس نے بھی نماز نہیں پڑھی
نہ نہ گسویا ہے
بتائیے کتنی محرومی کی بات ہے انسان نماز چھوڑ کے سو رہا ہے اللہ کو اکتر
نماز کسی حالت میں نہیں معاف ہے آپ کو پتہ ہے کہ نہیں
ہاں ہاں
یہاں تک کہ آگ ہے جو بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں بیٹھ کے جو جو کڑے ہو پڑ سکتے ہے کڑے ہو کے جو لیٹ کے پڑ سکتے لیٹ کے جو لیٹ کے بھی ہاتھ وغیرہ نہیں ہلا سکتا وہ آنکھ کے اشارے سے نماز پڑ کس سے
آنکھ کے اشارے کے آنکھ کی جو پلک ہوتی ہے نا اس کے اشارے سے نماز پڑھے اس وقت تک نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے
آپ کو پتہ ہے میں یہاں پہ انسٹا اوپن کیا ہوا ہے
ہاں
تو وہاں پہ مجھے دکھا رہا ہے پلیسز ٹو وزٹ ان کشمیر سری نگر
ہاں
ایک ش ڈ ل
ہوں
نگی لگ
ہاں
شال نمار باغ نشال بغ
ہوں لیکن یہ ان کے ان کے کے سات ان کے ساتھ جانے میں کوئی فائدہ نہیں ہے نام ہو جاتا ہے کہ آپ گئے ہو لیکن پرابلم ہی ہوتی ہیں
شمشاہ
ہوں چشمہ شاہی بھائی مغل گارڈن وہی مغل گارڈن نا جاں ہم گئے تھے پری محل
تو باقی جگہ کیوں نہیں جانا مطلب
ان کے ساتھ مطلب یہ ٹ ٹریولس والوں کے ساتھ
اچھا
ہوں
پمال پ محالب گئے
ہاں اپنی ذمہ داری لگوا د گا اسی کے جو صاف ہوکا جگہ ا کہ ت بسی ہےا د تھاا تو پ جوا بسے تھا کاا اپنی ذمہ داری لگائے کاٹ لی ب ہم کہو دیے ابھے اپنے جذمہ داری لگا لیبا کارڈ لیبا ہ پککا کہاں جتنا جتنا بچا ہے ای والا وہ والا جو ہے نا یہ دونوں والا جو ہے نا ہے بنو والا من سےا ہوین ہاں ہاں ابجیکشن ہے ہلو
م نے گاؤں پی محل گئے
ہاں گئے تھے نا یہ جو فوٹوز ہیں سب پری محل کی تو ہے
ٹولپ گارڈن
ہاں
ٹیولپ گارڈن
ٹیولپ گارڈن نہیں معلوم لیکن چشمہ شاہی گارڈن بھی میں نے ویڈیو بنائی تھی آپ کو بھیجیں گے فوٹوز ویڈیوز
ٹیولپ گارڈن جو وہ مارچ سے اپریل تک ہی ہوتا ہے آپ کہاں جائے ہوں گے
اچھا کیوں اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے وہاں پہ
اور ہے شنکراچاریہ ٹمپل
نہیں نہیں یہ جو بتا رہی ہیں مارچ سے اپریل ہوتا ہے باقی ٹائم میں کیا ہوتا ہے
اس کے پھول جو ختم ہوتے ہیں نا ٹیولپ نہیں رہتے وہاں وہ
اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا یہ بات ہے ہوں ہ
حضرت بل شرین
ہوں
ہگے
خالی ہم وہاں گئے ڈل لیک کو اسے سامنے سے دیکھے ہیں اور پری محل گئے تھے بس اور کچھ نہیں
جامع مسجد
جامع مسجد بابا نے رات کو ایک گول چکر ہم کو لگا دیا ہے ادھر سے لیفٹ سائڈ سے انینٹر ہوئے رائٹ سائڈ سے نکل گئے ہوں س ہمارے جانے کا ہم کو پتا تھا نا اس ٹائم جا کے کیا فائدہ ہے ایک تو بارش ہوئی ہے دوسرا پھر وہاں پہ جو ہے کیا کہتے ہیں رات بہت ہو گئی تو کیا دیکھیں گے وہاں پہ
بلوڈ روڈ
کچھ نہیں کچھ نہیں اب ہم اب ہم آئیں گے تو آپ گلمرگ روڈ کہاں ہے
یہ گللمرگ روڈ نہیں بلوڈ بلوڈ
بلواڑ کہاں ہے یہ
وہیں سے جہاں سے جاتے ہیں یہاں چشمہ شاہی ش یہ نا شالیمار وغیرہ
اچھا مجھے مجھے اتنا پتا ہی نہیں کیا ہے اب آپ سب کچھ یاد کر لیجیے ہم آئیں گے پھر آپ لے چلیے گا گھمانے جتنی جگہ نام بتا رہی ہیں یہ بھی اور جو آپ کو نہیں یاد ہوگا وہ بھی
ایک زیرو برج
زیرو بریس گئے تھے وہ ت ہم نے
بادام بادامواری گارڈن
نہیں زیرو پرش پہ ہی تو ہم نے ایک ایسا کیس دیکھا کہ مجھے بہت افسوس ہو گیا پھر جو ہوں بتایا تھا نا میں نے
ہاں وہ فیبروری ٹو مارچ ہوتا ہے مطلب وہاں جو بادام وغیرہ ہوتے ہیں وہ فیبٹو مارچ ہوتے ہیں
کہاں پہ
بادوار
بادوری ہ مطلب مجھے پوری طرح سے کشمیر کو ایکسپلور کرنا ہے مجھے ایک سال رہنا پڑے گا
ہار پربت فورٹ وہاں بھی نہیں گئے آپ داشی گام نیشنل پارک
ہوں اچھا یہ بتائیے آپ کے یہاں کوئی گھومنے کی جگہ وادی ہے کیا
وادی وادی کر کے کوئی جگہ فیمس ہے کیا یہاں
ودی
ہاں وادیش
تو چے
ایک بار تو ہم ایک لوگ سے ایے تذکرہ کر رہے تھے کشمیر کے بارے انہ کہاں کہاں گئے تھے وادی گئے تھے ان کہا نہیں سری نگر کہ نہیں وادی کہ مطلب پتا نہیںوں وادی وادی پتہ نہیں کیا کہہ رہے تھ بار بار
اچھا نہیں اور دکھا رہا ہے دوسرے پیج پہ سنمارگ ہے
سون مرگ میں مطلب ایسی جگہ ہے تھاجواس گلیشر ہے سندرے بول ہے بال تل ویلی ہے زوجلا پاس ہے
ہوں
سن مرگ لوکل مییرو وکس ہیں
خارا پیکج
پیکج نہیں دیکھ رہی ہے نا بس یہ یہ ہے
اچھا گھومنے کے پلیسز ہیں اتنے
ہاں ہاں
اچھا اچھا مجھے لگا وہ ٹریولس والے جو پیکیج دیتے ہیںڈ ایڈ دیکھ رہے ہیں آپ
ہاں ٹریول والوں کا ہی ہے یہ لیکن اس پہ پیکیج نہیں دکھا رہا ہے
اچھا وہ کلک کر کے جب جائیں گے چیٹ آن پے پہ پھر جو ہے دکھائے گا
تو اس میں جو تھاجواز گلشر ہے وہاں میں نہیں گئی ہوں بال تل والی بھی زجنا پاس گئی ہوں لیکن بہت بہت بہت ڈرؤ مج جگہ ہے مطلب اتنا ڈر گئے تھے ہم مطلب اوپر سے لگ رہا ہے کہ وہ سائیکل کی جگہ ہے خانی مطلب سائیکل چل سکتا ہے وہاں سے
ہوں اچھا
ا کیا
گھر س گئے سے
کار سے ہی جاتے ہیں میں نے کہا اوپر سے وہ راستہ بہت اور بہت چا بھی ہے مطلب پہاڑ پہ اگر اللہ نہ کرے وہاں سے گاڑی نیچے گئی نا تو نہیں دکھے گی
ہوں نہیں تو ایسی جگہ جا کے کیا کرنا ہے
وہی تو ہم بہت زیادہ ڈر گئے بس میں نے کہا ہے تب سے ہم آخری بار اچا اپنے لداخ اسوں نا لداخ
ہاں نہیں سننا ہے گیا نہیں کہ سنے ہیں کہ بہت زیادہ خطرناک جگہ ہے
وہی وہی ہے وہی سے ہے
وہاں تو لے لداخ میں تو فلائٹ بھی لینڈ سب نہیں کر پاتے اسپیشل اس کے لیے ہوتے ہیں پائلٹس
وہی تو وہی اسی راستے سے ہم گئے تھے اور اس میں دکھا رہا ہے دودھ پتری دودھ پتری م ڈاوں
ھمم
ڈٹانگنا اورمییر
کیا ہوا دودھ پتھری
دودور پس مڈوس
اچھا
لیکن ان جگہ میں نہیں گئی ہوں دودھ پتری گئی ہوں پرسوں ہی لیکن ان یہ جگہ نہیں پتا کیونکہ مجھے وہاں کچھ بھی پسند نہیں آیا
دودھ پتھری کیا ہوتا ہے مطلب کیا کیسی جگہ کیا ہے وہاں پہ
مجھے سمجھ نہیں آیا وہاں پہ کیا ہے وہاں پہ کچھ ہے ہی نہیں
پھر کیوں لوگ جاتے ہیں
یوس مرگ
ھمم
یہ اسمرک م ڈاو نیل نال لیک یس مرگ میں نہیں گئی ہوں اس کا بھی مجھے نہیں پتا
ھمم ھممم
اننت ناگ رجن وری نگ سپلنگ گئی ہوں اچھ بس گئی ہوں کوکر ناگ گئی ہوں ڈیک سوم نہیں گئی ہو سنتھن ٹاپ نہیں گئی ہو میں سن سن ٹیمپل گئی ہوں چٹپٹ ویلی
یہ ٹیمپلس جو بتا رہی ہیں یہ کیسا کیا ہے یہ تب وہاں بھی گھومنے جاتے ہیں
ہاں ہاں
اچھا اچھا جو آپ کے یہاں کیدار ناتھ کیدار ناتھ آپ ہی کےاں ہیں
اچھا ہے
کیدار ناتھ کیدار ناتھ
پتا نہیں
مندر کوئی ہے جو بہت اونچائی بنا ہے وہاں پہ لوگ جو ہے دوسروں کو درشن کے لیے اپنے کندھے بٹھا کے لے جاتے ہیں دس ہزار بارہ ہزار روپئے کتنے لیتے ہیں
پت نہیں
بدری ناتھ کیدار ناتھ یہ سب کہاں ہے یہ سب
ہاں
بدری ناتھ کیدار ناتھ یہ سب ہے نا جگہ
تو پتا نہیں میں کرتی ہوں واپس کال
ٹھیک ہے ٹھیک